اللام السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
جی ہم بالکل خوب ہیں آپ بتائیے
ج ہمیں ایک دم مست ہے
آج آج میں میوزک سن رہی تھی اور ہم نے سوچا کہ میوزک ہمارے موڈ کو کتنا اثر دیتا ہے بہت فائدے مند ہوتا ہے نا
جی جی مزک ہمارے بوڈ کو بہت فریش کر دیتا ہے اور ہم کوئی بھی کام میں اگر ہم میوزک سن سنتے کام کرے تو اس میں کئی زیادہ ہمیں من لگ جاتا ہے اور اسی کافی ہمنے موڈ کو بیٹر بنا دیتا ہے
جی جی آپ نے تو بہت خوب کہا میرے خیال میں تو میوزک انسان کے جذبات اور ایموشنس پہ بہت اثر کرتا ہے بہت گہرا اثر کرتا ہے ہے نا
جی بالکل میوزک ہمارے پرسنالٹی پ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ ہے کرتا ہے اور بہت زیادہ ہمارے پرسنالٹی پہ یکٹ کرتا ہے جی جی
جی ہم کہہ رہے ہیں کبھی میوزک سن کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے تو کبھی اداسی بھی ہوتی ہے جب ہم کوئی اداس گانا سنتے ہیں ہے نا
جی جی بالکل اور ہر قسم کا میوزک الگ احساس دیتا ہے
جی جیسے فاسٹ میوزک سن کر انرجی آتی ہے اور سلو سافٹ میوزک سن کر سکون ملتا ہے ہے نا
جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا میں جب تھکا ہوا رہتا ہوں تو سافٹ میوزک سنتا ہوں اور جب میں انرجیٹک فیل کرتا ہوں تو میں پاسٹ میوزک پسند کرتا ہوں
جی میں بھی میں بھی جب تھکی رہتی ہوں تو کوئی لوفی سونگ ایسے لوفی میوزک سافٹ میوزک سنتی ہوں ریلیکس کرنے کے لیے اور ایسے جب اچھا محسوس ہوتا ہے تو کوئی انرجیٹک سانگ سن لیتی ہوں
جی بہت خوب جی اور اسٹریس کو کم کرنے کے لیے میوزک تو کافی ایک دوا جیسا کام کرتا ہے
ہاں اس کی بہت اہمیت ہے اسٹریس کو لے کے ا بہت سے لوگ اسٹریس اور ٹینشن کم کرنے کے لیے میوزک ہی سنتے ہیں میوزک ہمارے جذباتوں پر بہت اثر کرتا ہے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن کبھی کبھار ہمیں سیڈ سانگ سن کر اداسی محسوس ہو جاتی کیا آپ کو ایسا لگتا ہے
ہاں ہمیں تو بہت ہوتا ہے ہم بھی اریجیت کا سانگ سنتے ہیں تو ہمیں بہت اداسی محسوس ہوتا تی
جی اور میوزک کا آپ کو میوزک میں کون سے سب سے زیادہ ہاں آرٹسٹ آپ کو پسند ہے آپ کا سنگر کون فیوریٹ ہے سب سے زیادہ
ہمارا تو اریجیت سنگھ ہے شرییا گوسل ہے پھر اتی فصلیں میں ارمان ہیں ہ اور آپ کے
ہ یہ ہمارے بھی ارجیت سنگھ ہی ہے
جی اور پھر ایگزام کے بعد میں بھی ہم میوزک سن کر اپنا موڈ فریش کرتے ہیں جب بھی بھی ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اگزام ہمارا اچھا گیا تو ہم انرجیٹک سونگ بجا دیتے ہیں اور موڈ فریش کر لیتے ہیں
یہ بہت اچھا طریقہ ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ سیڈ سانگ یا پھر کوئی موڈ فریش کرنے والا سانگ ہمیں کیا کہتے ہیں پورا ماحول کو الگ ہی بنا دیتا ہے جس سے ہمیں بہت مزہ آتا ہے
ہوں میوزک کے اثر اس کے لیرکس اور ٹیون پر ہوتا ہے وہ ہمارے کانوں ہمارے دماغ ہمارے دل پر بہت اثر کرتا ہے اس لیے ہر موڈ کے لیے ہ اس لیے ہر مٹھ کے لیے الگ میوزک ہوتا ہے
جی جی یہ بات تو بہت خوب کہا آپ نے بالکل ا خوشی کے وقت اپ بیٹ میوزک اور سکون کے لیے سافٹ میوزک آپ کو سننا بہت اچھا لگے گا
ہاں ہاں ہم کوشش کریں گے کچھ لوگ تو ایکسرسائز کے وقت بھی میوزک سنتے ہیں آپ سنتے ہیں ایکسرسائز کرتے وقت
جی ہم تو میوزک ایکسرسائز کے وقت اور ہم ہمارے جم میں بھی بہت میوزک سسٹم بہت اچھا ہے تو اس میں بھی ہم میوزک سنتے سنتے ہم ایکسرسائز کرتے جیسے ہمارا ڈسٹریکشن نہیں ہوتا ہے اور اچھا خاصا ورک آؤٹ ہو جاتا ہے کیا آپ بھی کبھی ٹرائی ہو میوزک سنتے سنتے کوئی کام کرنا یا
جی ہم تو ہر کام میوزک سنتے وقتی کرتے ہیں ہم ہمیں جب کوئی کام کرنا ہوتا تو ہم کوئی انرجیٹک میوزک بجا دیتے جس سے ہمارا کام کرنے کا بہت من ہوتا ہے کیونکہ انرجیٹک میوزک موٹیویشن دیتا ہے اور ڈانس کرنے کا بھی دل کرتا ہے اسے سن کے ہے نا
ہاں ہاں بالکل بالکل ہاں مجھے لگتا ہے کہ میوزک یادیں بھی تازہ کر دیتی ہے کیا یہ صحیح ہے
جی جی آپ نے تو بالکل سچ کہا میوزک بہت بار یادت تازہ کرتی ہیں کچھ سانگ سن کر مجھے بھی پرانیے یادیں آج آ جاتی ہیں
بالکل جی جی آپ نے بہت صحیح کہا اور مجھے خاص کر کے تو پرانے زمانے کے گانے بہت پسند ہے آپ کو پسند ہے
جی جی ہمیں بہت پسند ہے ہم کشور کمار کا گانا سننا بہت پسند کرتے تھے پرانے زمانے والے
چیز
میوزک لگوج
ہاں بولیے
ہم کہہ رہے تھے میوزک لینگویج اور کلچر کو سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے نا
جی بالکل ہاں اور لوگ اپنے جذبات میوزک کے ذریعے بیان بھی کرتے ہیں کیا تم پڑھائی کے وقت میوزک سنتی ہو
ہاں ہم سننا پسند کرتے ہیں کبھی کبھی صرف سافٹ انسٹرومینٹل میوزک سنتے ہیں پڑھائی کے وقت اور آپ
س ہم تو میزک وزک تو پڑھائی نہیں کرتے ہیں ہمیں ڈسٹربینس لگتا ہے اس ٹائم
ہاں لیرکس والے جو سانگس ہوتے ہیں وہ ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں پڑھائی کے وقت اس لیے انسٹرومینٹل سانگ انسٹرومینٹل میوزک زیادہ بہتر ہوتے ہیں
اور ہماری ہمیں بھی بولتی ہے کہ کوئی بھی دو کام ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے ایک ایک کر کے کرنا چاہیے تو آپ ایک بار پڑھائی کرو اس کے بعد آپ میوزک سنو تو ہم اپنی امی کے بعد سے سہمت ہیں
ہاں ہاں ہم بھی آپ کی امی کے بات سے سہمت ہیں میوزک سے انسان کا موڈ ترنت فورن چینج ہو جاتا ہے
جی بالکل اور میوزک کافی پارٹیز میں ماحول بنا دیتا ہے کیسا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں
جی ہمیں تو لگتا ہے میوزک پارٹیز اور فنکشنز کا تو اہم حصہ ہے
جی اگر میوزک اگر شادیوں میں اور پارٹیز اگر میوزک نہ بچے تو وہ پارٹی شادی ادھوری ہے میوزک کے بنا
ہاں آپ نے بالکل خوب کہا میوزک کے بغیر سیلیبریشن تو ادھورا لگتا ہے میوزک کے بیڈس دل کو ایک دم ٹھنڈک دیتی ہے انہیں خوش کر دیتی ہے خوشی کے وقت میوزک کا ماحول اور بھی بہتر لگتا ہے اور بھی زیادہ خوشگوارا ہو جاتا ہے
جی بالکل
آپ کو کس قسم کی میوزک پسند ہے
میں تو سافٹ میوزک بہت اچھا لگتا ہے اور پنجابی میوزک مجھے اچھا لگتا ہے
یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمیں بھی ریلیکسنگ اور صوفی ٹائپ میوزک پسند ہے
ویسے ہمارے کالج میں ریسینٹلی اب ایک سنگنگ کمپٹیشن ہوا تھا تو اس میں کئی اسٹوڈینٹس پارٹیسپیٹ کیے تھے میوزک کے لیے سنگنگ کے لیے
اچھی بات ہے باقی سارے اسٹوڈینٹ اپنے اپنے اسکلس دکھا رہے ہیں سارے ٹیچرس کو یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں سنگنگ کی سارے اسٹوڈینٹ کو تو بہت مزہ آیا ہوگا
جی جی کیا آپہ آپ کے کالج میں بھی آپ کے پہچان میں کوئی سنگنگ کرتا ہے کہ آپ کی فرینڈ سنگنگ کرتے ہیں
ہاں میرے کلاس میں ہیں کچھ بچے جو سنگنگ کرتے ہیں انہیں گانا گانا بہت اور ان کے واز سے ان کے واز سے پوری کلاس میں دھن چھا جاتا ہے بہت سندر لگتا ہے
جی بالکل اور ویسے بھی آج کل تو کئی طرح کے میوزک آگئے ہیں ہپ ہاپ کلچر اور کیا کہتے ہیں سوفٹ لوفی بہت سارے طریقے کے مزیک ہے لیکن ہمیں تو کافی سافٹ میوزک سننا پسند ہے اور جس چیز کا میننگ ہو وہت میز سننا پسند ہے کیا آپ کو ایسا میوزک سننا پسند ہے
جی جی آپ بالکل بہتر ہے وہ بالکل خوب کہہ رہے ہیں ا میوزک کا ہمارے دماغ کو لے کے بہت افیکٹ کرتا ہے تو اسی لیے ہمیں ریلیکسنگ سانگ سننا چاہیے جس سے ہم ریلیکس رہیں
چلیے تو ٹھیک ہے ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ